السلام علیکم کیسے ہو بھائی جان
الحمد للہ ٹھیک ہو آپ سنائ کیسے ہیں
بڑھیا بڑھیا آپ کی صحت کیسی ہے
الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ سنیں
بڑھیا بڑھیا کیا آج کس نئے موضوع پہ ہم بات کریں
میں آپ کو کچھ ہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے ایک موضوع پیش کرنا چاہوں گا صبر کی طاقت
جی جی
صر انسان کو مشکل حالات میں ہمت دیتا ہے ہر کامیابی فورا حاصل نہیں ہوتی جو افراد صبر اور استحکامات کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں وہ آخر کار اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں جلد بازی اکثر نقصان کا سبب بنتی ہے اور جب صبر بہتر اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے
جی جی ب بہت بہت درست کہا آپ نے بہت درست کہا آپ نے
اب کچھ اور مو پازیٹیو بات کریے
اور موضوع پہ میں لیکن صبر کی طاقت پہ ایک بولنا چاہتا ہوں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی کبھی خوشی ہوتی کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی کم کبھی کامیابی ملتی ہے تو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے حالات میں صبر انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور اس سے امید کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے ہر بڑی کامیابی کے لیئے ت وقت محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو افراد جلد بازی کرتے ہیں وہ اکثر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اس کے برک جو لوگ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں وہ آخری آخرکار کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اگر
دوسرے موضوع کی ہم بات کریں تو دوسرا موضوع کچھ یوں ہے کہ والدین کی احترام پہ ہم تھوڑا بہت گفتگو کرتے ہیں والدین کی کہ احترام پہ ہم تھوڑا بہت گفتگو کرتے ہیں اگر آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو پھر میں اس میں کچھ اور بولوں گا لیکن وہ اپنی اولاد کی پرورش تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن قربانی دیتے ہیں بچپن سے جوانی تک وہ اپنی خوشیوں کو کو قربان کر کے اولاد کی ضروریات پوری کرتے ہیں اسی لیے والدین کا احترام اور فرما برداری ہر اولاد پر لازم ہوتی ہے والدین کی محبت بے حرض ہوتی ہے ماںپ ماں اپنی اولاد کی خاطر بے پناہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور باپ دن رات محنت کر کے ضروریات پوری کرتا ہے ان کی قربانیوں کا بدلا دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی اسلام میں والد نے اپنی عبادات کے ساتھ والدین کے ساتھ حسلی سلوک کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنے کی بہت تعلیم دی ہے جو اولاد اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں اس کے
بالکل بالکل کیا خوب کہا آپ نے ہم نے ہمیشہ والدین کی عزت قدر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جب اپنے بچے ہوں گے تاکہ وہ بھی ہمارے قدر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی جیسا پیار ہمیں کوئی نہیں کرے گا اس دنیا میں کیا خوب کہایا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کو کچھ اپنا موضو تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں گا
جی
میں پیش کرنا چاہوں گا قلم کی طاقت کلم انسان کی تاریخ کا ایک عظیم ذریعہ رہا ہے اس کی مدد سے علم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہتا ہے اگر قلم نہ ہوتا تو بہت سی علم و ادب کی دولت ہم تک نہ پہنچ پاتی قلم صرف لکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تبدیلی لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے بہت سے مصنفین شعرا اور مفقرین نے اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کی سوچ بدلی اور لوگوں کو حق اور انصاف کا پیغام دیا تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کے لیے کاللم سب سے اہم ساتھی ہوتا ہے اسی کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور نئی علم حاصل کرتے ہیں علم کی بنیاد ہی لکھنے اور پڑھنے پر قائم ہے ہر لکھی ہوئی بات کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ انصاف اور بھلائی کی بات لکھنی چاہیے غلط معلومات یا نفرت پھیلنا قلم کا غلط اس استعمال ہیں قلم کی اصلی طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ ان ان کی اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیا آپ تھوڑا سا اپنی سوچ سے قلم کی طاقت
جی قلم کی طاقت سے مجھے بچپن کی یادیں یاد آ گئ دیکھیے بچپن زندگی کا سب سے خوبصورت اور فکر دور ہوتا ہے اس دور میں نہ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی مستقبل کی فکر ہر دن نئے خوابوں معصوم خوشیوں اور ہنسی لمحوں سے بار ہوتا ہے اسی لیے جب بھی انسان اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے بچپن کی یادوں میں گھر کا پرسکون ماحول والدین کی محبت بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں اور دوست کے ساتھ کھیلنا شامل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت
جی میں نے آپ کو تھوڑا سا بولا تھا قلم کی
جی جی جی جی میں سن نہیں پایا آپ نے قلم کی طاقت بولا قلم کی طاقت بول رہے ہیں آپ
آپ کو اس قلم کی طاقت جو ہے
ہاں اضافہ کرنا ہے کچھ
آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے لیکن تھوڑا مطلب ایک دو لائن میں آپ سےڑا سا
مجھے لگتا ہے قلم کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے تلوار صرف جسم پر اثر کرتی ہے جبکہ قلم انسان سوچ ذہن اور کردار کو بدل سکتا ہے ہے ایک اچھا لکھا ہوا مضمون یا کتاب لاکھوں افراد کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے تمام علم تاریخ اور تہذیب قلم کی بدولت محفوظ ہوئی ہے اگر لکھنے کے رواج نہ ہوتا تو بزرگوں کو کا علیمور تجر تجربہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پاتا
آج ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس میں قلم کا بہت بڑا کردار ہے قلم کا استعمال ہمیشہ سچائی انصاف اور بلائی کے لئے ہونا چاہیے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو جھوٹ نفرت اور فتنا بھی پھیل سکتا ہے اس لیے ہر لکھنے والے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا درست استعمال کرے باقی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں
بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے اپنے آپ سے گفتگو کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ تنہائی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ہ تنہائی کو اکثر لوگ بری چیز سمجھتے ہے لیکن اگر اس کا درست استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے تنہائی انسان کو اپنے اندر جھانک اور خود کو سمجھنے کا موقع دیتی جب انسان چند لمحے تنہا گزارتا ہے تو وہ اپنے مقاصد خواہشیات اور کے بارے میں گہرائی سے سوچ سکتا ہے اسی سوچ سے بہتر فیصلے جنم لیتے ہیں اور بہت سے عظیم مصنفین اور وفاقرین نے اپنی بہترین تخلیقات تنہائی میں ہی پیدا کی ہیں سکون بھرا ماحول ذہن کو مزید وہ توجہ بناتا ہے اور حالانکہ لیکن حد سے زیادہ تنہائی انسان کو اداسی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اس لیے تنہائی اور معاشراتی زندگی کے درمیان توازن ہاں بہت ضروری ہے درست تنہائی انسان کی ذہنی اور ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے آپ کچھ جس کے بارے میں
جی جی میں بولنا چاہوں گا تنہائی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر لوگ پسند نہیں کرتے لیکن اگر تنہائی کو درست نظریے سے دیکھا جائے تو یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر اور خود شناسی کا بہت اہم ذریعہ بن سکتا ہے ہے تنہائی ہمیں اپنے دل اور دماغ کی آواز سننے کا موقع دیتی ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کمزوریوں اور خوبیوں پر غور کرتا ہے اس طرح اسے اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملتا ہے تنہائی ان انسان کو یہ سمجھانے کا موقع دیتی ہے کہ اس کے اصل ترجیحات کیا ہے اور اس کی سمت میں آگے بڑھنا ہے چاہیے یا نہیں تنہائی صبر برداشت اور خود اعتمادی بھی سکھاتی ہے ہر وقت دوسرے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے انسان اپنے فیصلے خود لینا سیکھتا ہے اس سے اس کی شخصیت مضبوط ہوتی اور وہ مشکل حالات کی ہمت سے مقابلہ کرنے میں قابل بن جاتی ہے باقی وسلام
بالکل آپ نے بہت کچھ اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت خوب باتیں کی آپ نے تو ہاں اللہ تعالی کرے ہم بھی تعلیم حاصل کریں علم کو زیادہ سے زیادہ سیکھے
ہاں اللہ تعالی کریے ہاں اللہ تعالی